ہلو
ہیلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی خیریت
جی اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں آپ نے کھانا کھا لیا
جی اللہ کا شکر ہے جی کھا لیا آپ بتائیے آپ نے کھا لیا
جی جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹریولنگ
جی
تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ ٹریولنگ کہاں کہاں گئے ٹریولنگ میں ہمیں بھی بہت سارے پہاڑوں کی جگہ ہیں آپ کہاں کہاں گئی یوئی ہیں ویسے ہیلو
ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو
جی جی آ رہی ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا
وہیں کی وہیں کا ٹریول کرا تھا ہم نے
تو ممبئی کے بارے میں آپ مجھے ایکسپلین کر سکتے ہیں تھوڑا
جی ہم ممبئی گئے تھے کافی ٹائم ہو گیا ہم گئے ہوئے ابھی ون ایئر ہی ہوا ہوگا
اچھا اچھا تو
جی ویسے تو ہماری ہماری ٹرپ ٹرین سے رہی تھی ہم ٹرین سے گئے تھے غریب رھ ٹرین سے جی دو دن کا ہمارا سفر رہا تھا تب
اچھا تو آپ کو یہ ٹرین ملی کہاں سے
ہمیں ادھر ملی تھی پرانی دلی ریلوے اسٹیشن ہے نا وہیں سے ملی تھی
اچھا تو ان نے آپ کو ڈائریکٹ ممبئی اتارا تھا
نہیں ڈائریکٹ ہمیں ممبئی ہی اٹ رہا تھا
اچھا تو آپ ممبئی میں کیسے آپ کے کوئی ریلیٹیو رہتے ہیں یا کوئی آپ آپ گھومنے کے اس سے گئے تھے یا ریلیٹیو سے ملنے
نہیں ہم گھومنے کے گھومنے کے ارادے سے ہی گئے تھے پر وہاں پہ بیمارے رہتے ریلیٹیو تو ہم ان کے گھر میں رکے
اچھا اچھا
جی
تو آپ بتا سکتی ہیں مجھے کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں تھیں آپ نے کیا کیا گھوم ہے آپ نے کیا فلورگر آ
جی ہم نے بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھیھی وہاں پہ بہت انجوائے کیا ہم آاجی علی کے درگاہ پہ بھی گئے تھے
ہاں ہاں وہاں پہ ایک حاجی علی کی درگاہ بہت فیمس ہے
جی وہیں گئے تھے ہم حاجی عری درگاہ
اچھا اچھا اور بتا اور اور بہت ساری
اور ہم جوہ بیچ گئے تھے وہاں پہ جوہو بیچ بھی ہے
اچھا اچھا زو بیچ اس بارے میں بتا سکتے ہیں آپجھے
جی جوہ بیچ ہم گئے تھے وہ وہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کیا ہم نے ہم لگ بھگ تین بجے قریب گئے تھے بٹ ہمیں بہت مزہ آیا وہاں پہ ہم شام تک رکے
ز بیچ میں اچھا تو زو بیچ
بوٹنگ کری جی بس وہ یہ وہاں پہ سمندر ہے بہت بڑا دیکھنے لائق بوٹنگ وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ اور پھر کچھ کھا پی لو وہاں پہ ہر چیز ہے فیمس
اچھا اور کیا کیا ہے وہاں پہ آپ بتا سکتے
جی وہاں پہ جیسے ہم نے بوٹنگ کری وہاں پہ سب سے فیمس یہی کہ بوٹنگ کرنی
جی جی ہاں ہاں ہاں ہاں وہاں پہ سمندر میں بوٹنگ گننا بہت فیمس ہے اچھا ہاں اور بتا سکتے پ مجھے اس کے بارے میں اور بتائیں
جی اور حاجی علی گئے تھے ہم وہاں پہ ہم نے آج حاجی علی کی درگاہ دیکھی
حاجی لی گ درگاوے سے
جی سمندر کے بیچ بیچ میں دن میں تو خیر وہاں پہ پانی نہیں ہوتا اس کے اوپر روڈ پر اس کے جی شام ہوتے ہی اس میں پانی آنے لگتا ہے تو ہمیں مغرب سے پہلے ہی ملب مطلب مغرب تک ہی باہر نکلنا ہوتا ہے تو وہاں پہ جو اس کی زمین ہوتی ہے نا اس پہ پانی آ جاتا ہے پورے میں
اچھا تو وہاں پہ جو آج علی کی درگاہ ہوتی ہے اس کے اندر پانی نہیں جاتی
نہیں اندر پانی نہیں جاتا بس اس کا جو راستہ ہوتا ہے ا اندر جانے گا وہ وہ پانی کور کر لیتا ہے اس کو
اچھا
جی
پورے دن پانی نہیں آتا رات میں
ہاں ہاں تو ہمیں جتنا گھومنا ہے دن میں ہی گھوم سکتے ہیں دن میں آ جا سکتے ہیں مغرب کے ٹائم ہمیں وہ خالی کرنی ہوتی ہے کیونکہ کہ راستہ پھر ختم ہو جائے گا ہم کیسے جائیں گے باہر
ہاں ہاں یہ بھی بات ہے جی تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں
جی وہاں پہ تو ہم نے منن ڈرائیو بھی گئے تھے ت مات تھرن بھی گئے گھومنے باںق لوکل ٹرین تو فیمس ہے منرائی میں تو بس یہی ہے وہاں پہ وہاں پہ بھی سمندر ہوتا ہے بہت بڑا بیٹھنے کی جگہ ہوتی جی بس وہاں پہ مزہ ہے رات کو اپنا دیکھنے کا اس کو آئس کریم وغیرہ انجوائے کرنے کا اس کے ساتھ
اور اور کہاں پہ رہے ہیں آپ
جی ہم ماتےرن گئے تھ تھ گھومنے لوناولا گئے تھے جی من ماترن میں یہ وہ سب سے بہت اونچا ہوتا ہے چلنا پڑتا ہے اس کے لیے دیکھنے کے کے لیے بہت اونچائی پر ہوتا ہے نا وہ تو بادل ہی بادل دکھتے ہیں وہاں سے
اچھا بہت پیارا بھی ہوتا ہوگا وہاں
بہت بڑھیا بہت بہت اچھا ہوا ہے آ
اچھا تو آپ اس میں اور کہاں لوناولا
جی لوناولا گئے تھے ہم لوناولا بہت اچھی جگہ ہے لوناولا بھی
کیا کیا تھا
لوناولا میں یہ ہے کہ ہمیں لوناولا لوناولا کے لیے ہمیں صبح جانا پڑتا ہے مغگرب کے اس کے فجر کے بعد نکلنا پڑتا ہے
اچھا
جی تو ہمیں ایک دو دو ڈھائی گھنٹے کا راستہ ہے وہاں پہ
اچھا لوناولا جانے کی کے لیے ہیں
جی اور وہ کیب کرنی پڑتی ہے وہ پہاڑوں کے بیچ میں چلتے ہیں نا تو کیب کرنی پڑتی ہے اس کے لیے
اچھا اچھا
جی اوپر جانے کے لیے
ارے یار اچھا تو اور کیا کیا ویو ہے وہاں پہ اور
وہاں پہ مطلب یہ ہے وہاں پہ واٹر فال بھی ہے بہت اچھا اچھا لگتا ہے وہاں پہ واٹر فال کے نیچے
لوناولا کے اندر کیا ہے
لوناول کے اندر بس یہی گھومنے کے الگ الگ جگہ ہیں وہاں پہ واٹر فال ہے سب سے فیمس زیادہ تر لوگ وہیں وہی چیز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ اور پارک ٹائپ جی پارک ٹائپ بنے ہوئے ہیں بہت اونچائی پر یہ تو بس وہاں کا ویو دیکھنے لایک ہے
اچھا تو اور آپ ویسے وہاں یہاں پہ کون کون سی جگہ کہیں ہوئی ہے ممبئی کے علاوہ کہاں گئی ہوئی ہیں آپ گھومنے ویسے پہاڑوں میں
جی ویسے تو ہم میں نے جو آپ کو بتایا حاجی علی منی ڈرائیو یہیں سب گئے تھے ویسے باقی شام وام میں چلے جاتے تھے ہم رات میں آئس کریم وغیرہ کھانے کے لیے وہیں روڈس پر
اچھا وہاں پہ ایک اور چیز فیمس ہے اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے میرے کو وہ برگر کی طرح ہوتی ہے
جی جی وڑا پاؤ جی وڑا پاؤ ہاں وہاں کا فیمس ہے پاؤ ہوتا ہے اس کے اندر بس وہی پاؤ کے ساتھ کھاتے ہیں آلو اور تاس میں
میرے کو بتانا کیا وڑا پاؤ کےاندر کیا ہوتا
وڑے پاؤں وڑے پاؤ کے اندر زدا خاس کچھ نہیں ہوتا بس وڑا پاؤ پاؤ ہوتا ہے اس کے اندر ایک آلو ہوتا ہے بلا ہوا اس کے اندر رکھ دیتے ہیں جی اور ایک ساتھ میں ہری مرچ د ہیں کھانے کے لیے بس یہی ہے اس
تو آپ نے کھایا ہوس
جی جی گات
تو آپ کو آپ کو کھانے میں کیسا لگا اس کا ٹیسٹ
ویسا خاص کچھ ہے نہیں اس میں بس تٹیزٹ اچھا تھا
میرے کو یہ بتا سکتی ہیں کیا کہتے ہیں وہ ہمیں وہاں پہ اگر ہم جائیں گے تو ہمیں کتنا خرچہ لگ سکتا ہے ہمارے جانے میں
جی دیکھیے ہمارا تو یہ تھا کہ ہمارے ر ٹیب رہتے ہیں وہاں پہ تو ہمارا کھانا ہوٹل وغیرہ کا ہمارا تھوڑا بچ گیا تھا باقی اگر آپ جائیں گے وہاں پہ پ تو آپ کو ان سب چیزوں کے دینے پڑیں گے پیسے ہوٹل خریدنے کے لیے
تو آپ بتا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ مطلب کتنا کم سے کم ک کتنا خرچہ لگ سکتا ہے کتنا کم سے کم
وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی کیسے ہوتا ہے وہاں پہ
اچھا اور آپ ویسے اچھا اور آپ ویسے رہتی کہاں پر ہیں
جی ہم دہلی میں رہتے ہیں
اچھا دہلی میں تو آپ ویسے بہت جگہ گھومی ہوئی ہوں گی
جی جی دہلی میں بھی ہم کافی جگہ گھومے ہوئے ہیں بٹ
وہاں پہ لال قلعہ ہے دہلی میں دی لال قلع ہے
جی جی جامع مسجد گئے ہوئے ہیں ہم جی ساری جگہ گھومے ہوئے ہیں ہم انڈیا گیٹ بھی تی
بتا سکتی ہیں آپ مجھے انڈیا گیٹ میں کیا کیا ہوتا
انڈیا گیٹ میں یہ ہے کہ وہاں پہ پارک ٹائپ ہے دیکھنے آتے ہیں لوگ باہر سے سے انڈیا سے باہر بھی لوگ جو دیکھنے کے لیے
اچھا اچھا اپ کی تھوڑی سی اواز بریک ہو رہی ہے جی
جی
تو یہاں پہ اپ کیا کہتے ہیں انڈیا میں وہاں گئی ہیں یہاں پہ ایڈونچر ائیلینڈ ہے ایک
جی جی ایڈونچر ائیلینڈ بھی گئے ہوئے ہیں ہم
جی
یہی ڈیلی میں ہی جی چلے جائیں جی دہلی میں وہ رٹھالہ میں ہے ایک گھنٹے کا راستہ تا ہے ہمارے یہاں سے تو ایک گھنٹے کا راستہ ہے جی جی میٹرو سے جی
تو آپ گئی ہوئی ہیں اس میں آپ گئی ہوئی ہیں اس میں آپ وہاں پہ گئی تھی اس کا ٹکٹ کتنے کا ہے ویسے
جی اس کا ٹکٹ فائف ہنڈرنڈ کا ہے ویسے عید کا بکرا عید کا موقع ہوتا ہے تو تھری ہنڈرنڈ کا کر دیتے ہیں افر میں
اچھا تو آپ وہ پے گیا اپ کی کے جلا وہ اپ نہ
بھی وہی ہمارے ہاتھ پہ وہاں باندھ دیتے ہیں ٹیگ لگا دیتے ہیں جو بھی جھولنا ہے اپ جول سکتے ہو
اندر اپ کو جھولا جولنے کے پیسے دینے پڑتے ہیں
نہی نہی و تو ہمارا ہاتھ پے و تگ بند دیتا گا نہ پھر رات کو پیسہ دینا پڑتا ہے مجا بند ہوتا ہم تب ہے نکل سکتا ہے کیوں خالہ کر و دیتا ہو اپ
اچھا تو آپ کون کوں سو اسٹوڈنٹ
یہ بوت اچھا اچھا جلا حا وہ پے لائٹ والا بہت اچھا اچھا ہے سوراخ ہے حا
اچھا اس میں واٹر پارک ہے
جی واٹر پارک بھی ہے واٹر پارک کا الگ سے ٹکٹ ہوتا ہے وہاں کا
اچھا الگ سے اچھا اچھا الگ سے ہوتا ہے
ہمم
اچھا تو آپ اور کہاں کہاں گھومی ہوئی ہیں
جی ایڈوینچر گئے ہوئے ہیں بہت ساری جگہ گئے ہوئے ہیں ہم دلی میں تو
بہت ساری جگہ میں جیسے یہ باؤ ہو گیا یہاں پہ
نہیں وہ تو ہم دیکھا واؤ نہیں گئے ہم باؤ تو بند ہو چکا ہینا کچھ کام چل رہ وہاں پہ باؤ بند تو جی
اچھا اچھا تو وہاں پہ آپ یہاں پہ وہاں پہ پے کہی گی ہوئ ہیں کطب مینار
ہاں گئے تھے قطب مینار بہت ٹائم ہو گیا گئے ہوئے ابھی تو حال
تو جب آپ کہیں تھی آپ کو کیسے ایکسپریئنس لگا وہاں کا
وہاں پہ بھی ہمیں بہت اچھا ایکسپیرئنس لگا باؤ کا دیکھنے میں قطب مینار کا
اچھا چلو ا ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے کال
اوکے اوکے اوکے سر ٹھیک ہے اللہ حافظ